علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم
آپ نے کال کرنے سے پہلے بتایا اٹھا
ہاں
اپ پاگل ہو نا میں نے ڈیٹا آف کیا اس سے پرابلم ہو جاتے
کوئی بات نہیں سر ہونے ہو جانے دو پرابلم
مجھے بتاؤ یہ مجھے دن میں ا ون پوائنٹ ہاف یہ آتی ہے نیکسٹ
ہاں
مجھے میسج آئی کچھ فائیو ہنڈریڈ ایم بی ختم ہو گئے اس کا مطلب کیا ہے
فائیو ہنڈریڈ نہیں کیا وہ آپ کو ففٹی پرسینٹ آیا ہوگا
یہ فائیو ہنڈریڈ ایم بی ڈیٹا لیفٹ
فائیو ہنڈریڈ مطلب آپ کے پاس ابھی ایک جی بی ہے ابھی ٹائم ملے گا آپ کو مت کو آپ ٹینشن
ہو مجھے بارہ بجے آتی ہے نا اور
ہاں ہاں مجھے پتا ہے جی
چلو میں پھر ریلس بند کرتی ہوں اس سے پرابلم ہو جائے گی
ہاں کریے کریے چلیے کوئی بات اگر دیکھو گی میں پھر ایک جی بی ڈالتا ہوں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے
اچھا اچھا ٹھیک ہے
جی لیکن آبھی زلیلا آپ ریلس دیکھ رہی ہو میں آپ پہ پڑیں گے آ جاؤ ہاں ا جاؤ میں پڑھاؤں گا میتھ ہاں اجاؤ ا جاؤ میں نے کیا ا جاؤ تم
نہیں نہیں نہیں مجھے نا فیضا نے نالی کیا نالی
جی
مجھے حائضہ نے ان میں نہ لکھا تھا یہ
اچھا ٹھیک ہے سوئی ہے عائزہ
ہو ہو تو ہے نا
میں نے نا آپ کو کچھ چوبیس سینڈ کیا دیکھیے نا پہلے
میں نہیں پڑھوں گی آج
ارے کیا ہوا کیوں نہیں پڑو گی
نہیں میں اس سے بور ہو جاتی ہوں کروں نا ای
اچھا یہ بالی پڑھیے اؤ ار دو ختم آ جاؤا اپ جلدی پلیز
ختم ہو نہیں نہیں ہو رہی
پلیز
اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ
آ جائیے آپ کہاں مانتی ہو یار آپ کو زار پار کرنا پڑتا ہے
ہاں ہاں زار پار بھی تو ضروری ہے
جی جی
چلیے بتائیے
میم ہ اب کو پتا ہے اسکول میں ہمارے ٹیچر نے ایک دلچسپ ٹاپک دیا تھا امیر امیر اور غریبوں کے پاس پیسوں کیا ہے اہمیت میں چاہتا ہوں کہ اس پر تمہاری رائی جانوں
بہت اچھا ٹاپک تو ہے پیسہ ہر انسان کی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے لیکن امیر اور غریب کے لیے اس کی اہمیت الگ ہو سکتی ہے
بلکل میرے خیال میں غریب آدمی کے لیے پیسہ بنیادی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے اگر اس کے پاس پیسہ نہ ہو تو کھانا کپڑے اور مکان حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے
میں تمہاری بات سے متعفق ہوں غریب آدمی جب پیسہ کماتا ہے تو اس کی پہلی فکر اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے اس کے لیے ہر روپیہ قیمتی ہوتی ہے کیا
ہاں میں نے دیکھا ہے کہ مزدور جن دن بھر محنت کرتے ہیں اور کچھ کماتے ہیں اس سے گھر کا چولہا چلتا ہے اس لیے انہیں پیسوں کی اصلی قدر ہوتی ہے
صحیح کہااں دوسری طرف امیر لوگوں کو کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے کئی دفعہ انہیں ایک چھوٹی رقم کی اپ فکر نہیں ہوتی جتنی ایک غریب کوہوتی ہے
جی لیکن کیا ہر امیر آدمی پیسوں کی قدر نہیں کرتا
نہیں ایسا نہیں ہے بہت سے امیر لوگ اپنی محنت اور تجربے سے امیر بنتے ہیں وہ پیسوں کی قدر کر تے وہ سمجھتے ہیں کہ پیسے کتنے محنت سے کمائے جاتے
یہ بات ب یہ بات بھی درست ہے میرے والد کہتے ہیں کہ پیسہ چاہے کم ہو یا زیادہ ان کی قدر کرنی چاہیے
بلکل اگر کوئی امیر شخص پیسہ ضائع کرے تو بھی غلط ہے اور اگر کوئی غریب اپنی کمائی کو بھی سوچی سمجھے سب جگہ خرچ کرے تو وہ بھی نقصان ہوتا ہے
ہ تمہارے خیال میں غریب اور امیر کے نزدیک پیسوں کی اہمیت میں سب سے بڑا فرق کیا ہے
میرے خیال میں غریب کے لیے پیسے زندگی پیسہ زندگی کی ضرورت ہے جیسے امیر کے لیے پیسے اکثر آسانیاں اور سہولت پیدہ کر جن کو ہر دن کی ضرورت کی فکر ہوتی ہے
جی میں سمجھ گیا یعنی غریب کے لیے پیسہ روٹی دوا اور تعلیم کا ذریعہ ہے
جی ہاں اور تعلیم کے لیے پیسہ بزنس بڑھانے سفر کرنے اور مزید سہولتیں حاصل کرنے کے ذریعہ بن سکتا ہیں
لیکن مجھے لگتا ہے کہ پیسہ خوشی کی گراٹے نہیں دیتا
کیا نہیں لے گا
گارنٹی
ہاں
گارنٹی
کیا کیا بنے گا آپ کا قسم سے
ہاں میں نے کیا بتایا گارنٹی
نہیں نہیں اپنے کچھ اور بتایا میں بعد میں بتاؤں گی آپ نے کیا بتایا بلکل صحیح بہت جیسے گھوڑے پکڑنے تھے گورانٹے
جی بتائیے
اس سے امیر لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں اور کہ گریب لوگ ک تھا کہ بت کو جم کرنا تھے گورڈ
جی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیسہ ضروری ہے مگر سب نہیں
ہاں پیسہ زندگی کو آسان بناتا ہے لیکن محبت عزت صحت اور سکون پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی آپ نے آلیا دی کا سنیپ دیکھا
جی
میں بہن کو بتا رہی تھی
اچھا بہت خوب مجھے لگتا ہے کہ غریب آدمی کو جب تھوڑا سا پیسہ ملتا ہے تو اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کی کسی بڑی ضرورت کو پورا کرتا ہے
یہ بات سچ ہے غریب بچے کے لیے نئی کتاب یا اسکول بیگ بہت قیمتی ہو سکتی ہے جبکہ ایک امیر بچہ شاید اسے عام چیز سمجھے
اسی لیے ہمیں دوسروں کی حالات کو سمجھنا چاہیے
ہاں ہاں بالکل مجھے بتاؤ ذرا میں بول رہ مجھے بتاؤ آپ کہ یہاں سے بارش پڑ رہی ہے
نہ پہلے بتائیے میں نے بتایا نا کچھ
کیا
میں نے بتایا نا کچھ آپ کیوں نہیں جواب دے رہی ہو
آپ نے کیا بتایا
میں نے بتایا نا اسی لیے ہمیں دوسروں کی حالات کو سمجھنا چاہیے
ہاں اور ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے جو ہمیں دیا گیا ہے
کیا تم سمجھتے ہو کہ امیر لوگوں کو غریب کی مدد کرنی چاہیے
ہاں کیوں نہیں ضرور اسلام بھی ہمیں زکوۃ اور صدقہ دینے کی تعلیم دیتا ہے امیر لوگ جب غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو معاشرے میں بہتری آتی ہے
اگر امیر لوگ مدد کرے تو کئی غریب بچنے بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں
بالکل اور کہیں گھروں کی مشکلات بھی کم ہو سکتی ہے
ایک مجھے لگتا ہے کہ پیسہ انسان کے کردار کو اہم اتحاد بھی ہوتا ہے
کیسے
اگر کسی کے پاس بہت پیسہ ہو پھر بھی وہ
متکبر نہ بنے لوگوں کی مدد کرے اور انسان سے کم لوگ وہ اچھا انسان ہے
ہاں ہاں اور پچاس منٹ نا بریک لینی تھی پھر سوچتا تھا
کوئی بات نہیں
میں سہمت ہوں اسی طرح اگر کوئی غریب شخص ایمانداری سے محنت کرے اور حلال روز کمائے تو وہ بھی قابل تحریف ہے
یعنی اصلی چیز پیسہ نہیں بلکہ اس کا صحیح استعمال ہے
ہاں ہاں بالکل
ایسا ایک ذریعہ ہے اس کا استعمال اچھائی کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور برائی کے لیے بھی
ہ آج یہ گفت جی جی آج یہ گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا
مجھے بھی نتائجہ یہ ہے کہ امیر اور غریب دونوں کے لیے پیسہ اہمیت رکھتا ہے لیکن اس کی اہمیت اور استعمال کے پہلو مختلف ہو سکتے ہیں
اور زور سے پڑھیا نا ایک ہی سانس میں ابھی تو بات ہے ہمیں
ہاں ہاں
مجھے نہیں سمجھا آپ نے کیا بتایا
مجھے بھی نتیجہ یہ ہے کہ امیر دونوں کے سے اہمیت رکھ لیکن اس کی اہمیت اور استعمال کے پہلو مختلف ہو سکتے ہیں
اور ہمیں پیسوں کی قدر کرنی چاہیے فضول خرچی سے بچنا چاہیے اور ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے
بالکل یہی ایک بہتر اور انسانیت پر مبنی معاشرے کی بنیاد ہے
جی شکریہ تم سے بات کر کے بہت مزہ آیا
مجھے بھی بہت مزہ آیا
اور وہاں بپے کون ہے
میری بہن
اچھا ٹھیک اس نہیں یہ کہ کام وغیرہ
نہیں جناابن کچن کو نظر دیجیے
کوئی بات نہیں میں دے رہا ہوں آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہو
دو دو جلدی
اوکے اوکے تب میں آپ کو بات
جی
تب میں آپ کو بتاتا ہوں
اوکے کوئی بات
اچھا کیوں ٹینشن لے رہی ہو جی جی
کیونکہ اچانک چلتی ہے نا جی اور بتاؤ کچھ چائے نہیں پینی ہے
تو مجھے تو بہت زیادہ بھوک لگی اب سوچ رہا تھا میں پہلے یہ پانچ کریں گی کمپلیٹ ابھی ہم نے کیا نا ایک ہی اس میں
اس میں دو کیا ہم نے ایک کہاں کیا دو کیے ہے یا ہاں دو ہو کی ہے مجھے لگتا ہے
ارے نہیں ایک کیا ہم
ارے ہم نے دو کیا مت بتاؤ جھوٹ
ارے مجھے نا ہیمئین کال کر دو ہے بتا نہیں ہے کیاوں
چل تو اٹھانا نہیں ابھی
میں کہاں ہے ابھی تو دو تین منٹ کوئی بات نہیں
جی جی
جی جی
اوھا یہ پتا نہیں کیا بتا رہا ہے وش کون ب یہ چیز تو بتا ہو کے ب سب ٹھیک ہے ہے وہاں سے بارش پڑ رہی ہے
ہاں واں سے ہے
ویا سے ہاں بہت زیادہ
اچھا کتنی
بہت زیادہ بہت زیا ن س ہو گوڑا کیا ہے
یہ کون ح س رہ یہ
میری بہن جو ہستی ہے ہنستی ہے ہنستتی ہے کیا ل آپ چلو والا حافس